ہیلو
ہیلو ہلو ہوں سلام علیکم
وعلیکم اسلام
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں کھانا کھانا بنا رہے تھے ہمم اور ٹھیک ہے سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہی ہے
اوک ہمم کھانا وانا بن گیا
بنانے ہی جا رہے ہیں ابھی بنا نہیں ہے
ابھی تک نہیں بنائے ہیں
نہیں ابھی تو آئے ہیں لیٹ سے بناتے ہیں تو لیٹ سے ہی کھاتے ہیں
اں
ہمم آپ کا بن گیا
ہاں ہم بنا رہے
ہمم اور امی ابو سب
سب بڑھیا ہے
اچھا ہم لوگ بھی ٹھیک ہی ہیں اور سنائیے
پانی کے تو ہے کہ نہیں
بہت بارش ہوا آج پورے مہینے میں آج ہی اتنا بارش ہوا ہے ہمم ابھی تو بہت زیادہ ہوا
ہمم
ابھی ترنت مطلب بارش ختم ہوا ہے
ہاں
ہوں گرج بھی رہا تھا بہت زیادہ ہوں اور کیا کر رہے ہیں سب آپ بھی اسکول میں جاتی ہیں پڑھانے
ہوں
ہ قسمت کے ساتھ ہمم
ہچ اچ ا ہ
اور آواز اور بولیے
کا کرزار دوسر
اوں
بار پ ٹ میں ہو جاتی ہے مجھے سے
اچھا آپ دوسرا جگہ جاتی ہیں
ہوں
ہوں
ہاں ج
جچ نہیں ہم پڑھاتے نہیں ہیں ہم ہ ہم گھر پہ ہی سلے کرتے ہیں کہیں نہیں جاتے ہیں
قسمت آپے کے پاس دےتی ہے کا
ہاں ہاں یہی بغل میں گھر ہیں اور سب ٹھیک ہے نا
ہوں ہوں سب بڑھیا ہے
اچھا بڑھیا رہنا چاہیے
ہاں کہے ہے آپ کا گھر
کئی
ادھر ہی ہے قسمت کا گھر
مے گھر ہاں ان کے بغل میں ہی ہے جسٹ بغل میں ان کے
سامان ومان خریدنے پااک ہی نہ آتے ہوں گے
ہاں ہم لوگ پانچ ہی جاتے ہیں آپ لوگ
ہ منگل پور سنے ہیں وہی ہے گھر
او بول رہ رہے آپ کا
ہ کستوربا گاندھی نا نا بس سو س کے بغل میں
ا
ہوں
میرا بابو بھی وہیں جاتا ہے پڑھنے یہاں کملہ ایجوکیسن ہے نا یہاں
اچھا آپ کے سیدھانت زیادہ ہے
ہاں کملا جی کسن میں نہیں وہ آپ نے ہاں سائیکل سے جاتا ہے ہوں اب بڑا ہو گیا نا سائیکل چلانے لائق اں
میرا بھائی لوگ بھی وہیں جاتا ہے
ہوں اللہ کی قسم میرے پاس
اچھا کس کلاس پڑھتے ہیں
وہ
اچھا ٹو کلاس میں گیا ہے
ہاں بولا نہ ٹھیک ہی ہے اور سنائیے نہیں ایکٹو بابو ہے ایکٹو میا بھی ہے وہ نانی کے یہاں رہتی ہے سب کو ملتے ہیں نچس اٹ نچس وہ ڈالٹری میں رہتی ہے نانی کے یہاں وہیں پڑھائی کرتی ہے کچھ بھی نہیں ڈال ریں
بڑی ہے
ہاں وہ بارہ سال کی ہے
اچھا
ہاں وہ بارہ سال کی ہے
آئی شکروار کو سنڈے کو چلی منڈے کو اسکول کھل رہا تھا نا چلی گئی
آ
ہاں نیٹورک نہیں ہے کیا موبائل میں
آپ کی طرف نہیں ہے
اں میرا بھی آواز کٹ رہا ہے
آپ کا آواز ہی کٹ رہا ہے ہاں
ہاں ابھی کبھی کبھی بہت اچھا آواز آ رہا ہے کبھی کبھی زیادہ کٹ نہیں لگا ہوں
اں
اور سب کیا کرے
ہاں سب کچھ نہیں بولے نا امی کھانا بنا رہی ہے ایک بھائی ہے پاپا ہے سوئے ہوئے ہیں
ہوں
ہوں ہم روٹی جلدی بنا تی نہیں ہے ممی ہی بناتی ہے روٹی ہم کو بہت ہچکت لگتا ہے روٹی بنانے میں ہم سبزی وبزی سب بنا دیں گے
ہم میری بیٹی بھی ایسے ہی بولتی ہے ممی یہ سب کر لیجیے نا ہم روٹی نہیں بنائیں گے ہم سب کر دیں گے
گود گودھ دیں گے گتھ کے رکھ دیں گے ممی آئے گی بنا دے گی
ہاں ویسے ہی
نہ ممی جانتی ہے کہ تھکی ہوئی رہتی ہے نا تو نہیں بولتی ہے بنانے دن بھر اسکول ٹیوشن سے تھکے ہوئے رہتے ہیں
ہاں تو اسی کی وجہ سے نہیں کچھ بولتے اور آج کل کام بھی تو اسکول ٹیوشن میں ہو جاتا ہے پھر گھر پہ آئیے پھر گھر پہ بھی تو کام نہیں ہوتا
ہمم ہم گھر پہ ہم سیدھے پانچ بجے ہی آتے ہیں پانچ بجے ہی رہ وہ پانچ سے چھ گھر ہی پر ہےٹیوشن نہیں تو دن بھر ادھر ہی رہتے ہیں صبح اسکول ہی رہتے ہیں پھر شام میں دو گھنٹہ کوچنگ پڑھاتے ہیں وہی چل جاتے ہیں ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے
ہاں
تھکا تھکا ہوا جیسا لگتا ہے
ہاں ہاں ہمم تو
اور زیادہ کر کیا ہم شام کو کھا لیتے ہیں آتے ہیں نا پانچ بجے پانچ بجے کھا لیتے ہیں بھوکے ہی نہیں لگتا ہے ہم کو ہمم پھر ابھی تھوڑا ہاں پھر لگتا ہے سو جائیں اب سیدھے صبح ہی اٹھے ہم بولتی ایک ٹائم کھا کے کیا صبح ایک بار کھائیں گے پانچ بجے کھا لیں گے
دن بھر جس کا کام ہوتا ہے نا اس کا ایسا ہی ہوتا ہے صبح کھا
ہمم کوئی ٹائم ہی نہیں ہے میرا کھانے کا
ہوں وہ کام کرنے والوں کیسا ہوتا ہم بھی ابھی ترنت تھوڑا دیر پہلے کھانا کھائیں جسٹ ابھی کال کرنے سے تھوڑا پہلے اور پھر ابھی کھانا بنانے جا رہے ہیں
ہاں کھانا اب کھائیے چاہے نہیں کھائیے کھانا تو بنانا ہی ہے
ہاں کیونکہ ابھی ترنت آئے ہیں اور ان کے لیے تو بنانا
اج تو کیا اتی بھائی بولا نا کہ سبزی میگی بناو پانی گر رہا تھا میگی بناؤ میگی بناؤ بس یہ سبزی وبزی کچھ نہیں تھا بس میگی میں آلو ڈال دیں گی اب سب کو وہی دے دیں گے آلو اور سویابین اس اسی میں ڈال ہم بولیے کہ جب بنا ہی رہے ہیں تو اس میں مکس کر دیں گے تھوڑا زیادہ بڑھ جائے گا وہی سب کھا لے گا سبزی بھی ختم ہوگیا اب اتنا رات میں کون بنانے جائے گا صبح پھر ترنت بنانا ہی پڑتا ہے ممی لنچ دیتی ہے تو بنا ابھی اسی میں میگی ڈال کے بنا دی ہیں سب پاپا لوگ کھا لیں گے تھوڑا تھوڑا میگی روٹی
ویسے آلو سویابین ڈالنے کے بعد وہ اچھا لگتا ہے کیسے تل کے ڈالتی ہے کہ
ہاں جیسے سبزی کیسے سویابین کو تل تے ہیں تو تل اور سویابین جب بن جائے گا تو یہ میگی جب یہ ڈال دیجیے گا پانی وانی نہا تو اسی ٹائم آپ ڈال دیجیے اور آلو بھی اسی ٹائم ہوں اور آلو جب پیاز واج گھستے ہیں نا جب پیاز ویاج گھستے ہیں نا اسی ٹائم آلو ڈال دیجتے
اچھا ہم تو کبھی ایسے نہیں بنائے ہیں لیکن ٹرائی کر کے دیکھیں گے
مطلب اب کوئی اتنا میگی کھا لے گا تو پھر پیٹ بھر جائے گا نا اس جیسے کہ میگی اور روٹی ہے سویابین اس میں
سب ہاں سب مکس ہو جائے گا اور آدمی چا سے کھا بھی لیتے ہیں سب ویسے اس ٹائپ کا کھانا بنتا ہے تو
ہمم اور کبھی کبھی نا روٹی زیادہ باسی بچ جائے گا نا تو روٹیاں کے ٹکڑا ٹکڑا دو تین گو رال کر کیا کٹنگ کر دیتے ہیں کٹنگ کر کر کے اس کو اور اتیھی اس کو میگی مسالا رہتا ہے پہلے اس کو بھج گیا میگی مسالہ ڈال کے ہلکا سا ایک دم پانی ڈال کے اور بنا دیتے ہیں میگی جیسا سواد آتا ہے اب اب باسی روٹی ہو گیا تو اب صبح کا روٹی شام میں کوئی کھانے نہیں کھوجے گا تو پھینکائے گا ہی نا اس سے اچھا اس کو گونج دیتے ہیں
او تو اچھا ہے ٹرک جانتے ہیں
وہی موبائل میں دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹگ لگتا ہے میگی جیسا ہی یہ اسمیل آئے گا اور میگی زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے روٹی آپ کا صحت بھی بن گیا
ہمم صحیح ہے اس سے اچھا بھی لگتا ہوگا ہم بنا نہیں ہے کبھی لیکن دیکھتے ہیں موبائل میں لیکن ہم سوچتے ہیں اب کی خراب ہو جائے گا تو اس لیے نہیں بناتے ہیں اچھا
ہاں جو ہم
بنا کے دیکھیے گے ہم آ کے ہاں ہاں اچھا لگنے لگتا ہے کھا کھا کے آتی ہو
ہمم
ا بنانے بنانے کے چلتے کھانے کا نہیں من کر لیکن بھائی یہ بولتا ہے بنا دو بنا دو اب اس کے چلتے ہیں کہ بنانا پڑ ہمم ہمم پہلے دیدی رہتی تھی تو دیدی سب بناتی تھی دیدی گھر پہ رہتی تھی تو شادی ہو گیا اب سب ہمیں پہ ذمہ داری ہے سب بنانا پڑا نا پہلے دیدی سے دیدی سے پہلے لڑتے تھے چل تم تمہارا شادی ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا شادی ہو گیا تو روتے ہیں بلکہ کم سے کم رہتی تھی تو آدھا کام کر دیتی تھی ہم کو ٹینسن ہی نہیں رہتا تھا کوئی چیز کا اب تو بہت ٹینشن
آدمی کو رہنے کے بعد نہیں پتہ چلتا ہے جانے کے بعد سب سے ہو آتا ہے کہ وہ آدمی میرے لیے کتنا اچھا تھا نیی
ہاں لگتا ہی ہے اپ تو آپ بھی نہیں ہے جلدی کبھی کبھی تو رونے لگتے ہیں فون کر کے آؤ جلدی
سسرال جانے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے ہم تو ایک ہی بہن ہے میرا تو کوئی ہے بھی نہیں
ہوں
ہمم دوٹو بھائی لوگ ہے ان لوگ کا ابھی شادی نہیں ہوا کسی کا نہیں نہیں سب دونوں میرے سے چھوٹے ہے ہوں ہم دونوں سے بڑی ہیں
ہاں
ہیلو ابھی یہ لوگ کا ہوا بھی نہیں یار اب دیکھیے ایک آدھ سال بعد ہوگا ابھی تو بہت ٹائم پڑھنے کے لیے ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا